السلام علیکم
وعلیکم السلام کیس ہیں
جی یا میں خیریت سے ہوں آپ سنائیں آپ کیسی ہو
میں بھی بہت خیریت سے ہوں سوچا آج آپ سے گفتگو کر لیں کافی ٹائم ہو گیا
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا بہت وقت ہو گیا باتیں نہیں ہوئی تو سوچا باتیں ہو جائیں ویسے نا موبائل فون کتنی اچھی چیز ہو گیا ہے کی مطلب کتنا بھی دور انسان بیٹھا ہو اور گفتگو ہو جاتی ہیں
بالکل بالکل موبائل کے بہت سارے فائدے بھی ہیں بہت سارے نقصانات بھی لیکن اتنا تو ہے کی دور دراز رہنے والے دوست سے خاندان کے لوگوں سے ابھاؤ بھی ہو جاتا ہے
جی جی بالکل آپ نے شاہی فرمایا یے تو اور ویسے نا موبائل نے انسان کی زندگی کو بہت آسان بھی بنا دیا ہے
بالکل ماشاء اللہ آپ نے بہت درست فرمایا جیسے کی موبائل نے اتنا آسان بنا دیا ہے یے چاہے روزی روٹی کو لے کے ہو چاہے روز مرہ کی زندگی کو لے کے ہو آ کھانا بنانے سے لے کر ایک نوکری تک کا سفر موبائل کے ذریعے آسانی سے کر سکتے ہیں
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے یے تو آ انسان کے زندگی میں بہت اہم ہو گیا ہے موبائل فون اور جیسے کی انسان کی بہت ضرورتیں ہوتی ہیں جو موبائل فون سے ہی چلتی ہیں
بالکل ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے سے فرمایا جیسے کی موبائل سے ہی رات کے الارم کی گھنٹی سے لے کر آ صبح کے الارام سے لے کے اور رات کے دیر رات ٹائم سیٹ کو دیکھ کے بھی اپن مطلب اپنی زندگی میں ایسے موبائل کے ان کو اتارتے جا رہے ہیں جیسے ہمارا تا
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور آج کل باہر موبائل فون اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے تو انشاء اللہ ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں کوئی کچھ منگانا ہوتا ہے بازار سے یا پھر ہمیں فون پے وغیرہ پیسے وغیرہ کرنے ہوتے ہیں کسی کے لیے تو ترنت ہو جاتے ہیں ان شاء اللہ وہ میں ضرورت نہیں پڑتی پہلے کے جیسے لوگوں کو مطلب وائلیٹ رہ گیا پیسے ویسے نہیں ہے اپنے ہاتھ میں تو بہت آسان ہو گیا ہے جینا
بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ نے بہت درست فرمایا موبائل ایک ایسی نعمت بھی ہے جس نے ہماری زندگی کو بہت مطلب آس سان تو بنایا ہی ہے لیکن ہر نعمت کی اگر اس کا صحیح استعمال کیے جائے نا تو نقصان بھی سبب بھی بن جاتا ہے
جی بالکل بالکل آپ نے خوب فرمایا کہ مطلب اچھے سے صحیح وقت پے اس کا استعمال نہیں کیا جائے یا پھر اس کو غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں تو بہت زیادہ اسکیم وغیرہ بھی ہو رہے ہیں اس سے موبائل فون سے تو دقتیں بھی آ رہی ہیں انسان کو
بالکل پہلے نا آ خط آنے میں کئی دن لگ جاتے تھے لیکن اب پیغام یا کالس ترنت اس کے علاوہ موبائل میں تعلیم بھی ہے بہت مددگار ہوتی ہے اور آن لائن کلاس کتابیں دعوت حدیث تفسر اور دینی بیان بھی آسانی سے سنے جائے سر جا ہی سکتے ہیں
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے آج کل بچوں کی ساری پڑھائی وغیرہ جو آن لائن ہو گئی ہے تو بچوں کے لیے تعلیم کے لیے بھی موبائل بہت ضروری ہو گیا ہے بچے مطلب کوئی بھی تعلیم سے ریلیٹڈ کچھ دیکھنا ہو کچھ بھی وغیرہ ویڈیو وغیرہ کچھ بھی تو اسے آسان ہو گیا بچوں کے لیے پڑھنا اور ویسے پہلے کے بچے مطلب زمانے میں ٹیوشن وغیرہ لاتے ہے آج کل کے بچے آن لائن کوچنگ وغیرہ لے لیتے ہیں موبائل فون سے تو بہت آسان ہو گیا ہے بچوں کو باہر بھی نہیں جانا پڑ تا ہے اور تعلیم کے لیے بھی اچھا ہو گیا ہے
بالکل ماشاء اللہ آپ نے درست فرمایا ہے آج تو بہت بہت سے لوگ موبائل کے ذریعے نا اپنی روزگار بھی کما رہے ہیں آن لائن کاروبار ہے خدمت اور تجارت بھی
جی بالکل
سب کچھ یے موبائل سے ہی چل رہا ہے اگر موبائل نہیں ہے تو روزگار ہے ویاپار ہے
جی جی جی بالکل بالکل آپ نے بہت خوب فرمایا ہے موبائل فون سے گھر بیٹھے چھوٹے چھوٹے لوگ مطلب روزگار کر رہے ہیں اپنے مطلب دفتر وغیرہ کے کوئی بھی کام ہوتا ہے کہیں بھی بیٹھ کے فون موبائل فون کھول کے بیٹھو تو اپنے دفتر کا کام ترنت سے کر لیتے ہیں میٹنگ وغیرہ بھی آن لائن ہونے لگی ہیں دفتر کی طرف سے تو بہت زیادہ مطلب انسان کو اچھا بھی محسوس کرا رہا ہے موبائل فون اور دیکھا جائے نا تو ہم لوگ مطلب اپنے گھر میں کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی پکوان وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو انشاء اللہ ہم وہ موبائل فون پے ترنت نکال لیتے ہیں نا تو اس میں اچھی اچھی ریسیپی بھی آ جاتی ہیں بچوں کے لیے کچھ کھانا پکانے والے جیسے کہ اور بھی کچھ مطلب دیکھنا ہو ہمیں تو ترنت موبائل فون سے ہمیں ملتی ہے جانکاری
بالکل ماشاء اللہ آپ نے بہت درست فرمایا تو اسی میں جیسے آپ نے دیکھا ہی ہے کی آج اگر ہم کسی کو راستہ معلوم نہیں ہوتا ہے نا تو ہم فون کے ذریعے نقشہ دیکھ کر بھی اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں بینک کا کام ہو ہو ٹکٹ ہو ٹرین میں ہاں سرکاری خدمت بھی موبائل سے آسانی سے ہو جاتی ہے ہمارا ٹرین کہاں کھڑا ہوا ہے یے بھی پتہ کر سک تے ہے موبائل کے ذریعے لیکن جہاں فوائد وہی کام بالکل جیسے ابھی ہم نے تو وہاں کچھ جانتی ہیں جو سب سے بڑا نقصان کیا آپ کو لگتا ہے
جی ویسے مجھے نا یہ ہے کہ مطلب جو موبائل فون پہ کوئی بھی ترنت ہمیں جانکاری ملے تو اس پہ ہمیں نا دھیان نہیں دینا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی اس کو جلدی سے ہم دھیان میں دے دیتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ اسکم بھی ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی دقت تو آج کل یہ ہو رہی ہے کہ بچے گھنٹوں گھنٹوں تک اس پہ مطلب سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں اور مطلب گیم وغیرہ دیکھتے ہیں تو ان کے تو صحت پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے اس چیز کا
بالکل ماشاء اللہ آپ نے کتنا درست فرمایا کہ سب سے بڑا نقصان تو موبائل کی لت ہے مطلب بہت سے لوگ بہت سے لوگ گھنٹوں تک سوشل میڈیا یا گیم مشغول رہتے ہیں جس سے ان کی نا قیمتی وقت ضایع ہو جاتا ہے اور بہت سے نوجوان تو پڑھائی چھوڑ کر موبائل میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں
جی جی جی بالکل بالکل
پڑھائی سے ہٹ ہی جاتی ہے
جی جی جی دیکھا جائے تو موبائل فون نے نا تو اپنا پن چھین لیا ہے آج ان لوگوں میں اپنا پن ردا یا کہ بیٹھک ہوتی ہے چار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنا اپنا موبائل فون کھول کے بیٹھ جاتے ہیں نہ کہ کوئی گفتگو کوئی ہنسی مذاق کچھ بھی نہیں اپنا موبائل کھولا اپنا اپنا بیٹھ کے تو لوگوں کو مطلب لوگوں کا اپنا پن بھی موبائل فون نے چھین لیا ہے بہت زیادہ پہلے کے زمانے میں لوگ ایک جگہ بیٹھا کرتے تھے گفتگو کیا کرتے اپنا ٹائم بتاتے تھے وقت نکالا کرتے تھے اب یہ چیزیں کہاں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں
بالکل ماشا اللہ آپ نے بہت درست فرمایا لیکن موبائل کا زیادہ استعمال صحت پر بھی بہت برا اثر ڈالتا ہے آنکھوں کی روش نی کم ہونا گردن اور کمر میں درد ہونا مطلب نیند پوری بھی نہیں ہو پاتی ہے ذہنی تھکان جیسی
جی بالکل بالکل جی بالکل آپ نے
اور آج کل نہ لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ تو بہت کم ہی وقت جایا کرتے
جی جی جی
گزارتے ہیں شوشل میڈیا پر اس سے نا رشتے داروں میں آنے لگی ہے جیسے آپ نے کہا ابھی کہ اپنا پن ختم ہو گیا ہے بالکل ختم ہو گیا کیونکی نا جتنے گھر میں لوگ ہیں اتنے سب کے ہاتھ میں فون ہیں پہلے گھنٹوں تک ٹی وی ٹیلی ویژن دیکھتے تھے لیکن آج ک و بھل ہی ہے ٹی وی جس کے کمرے میں ہو اسی کے کمرے میں سیمت رہ گئی ہے پہلے ہال میں جماعت اکٹھا ہو جاتا تھا تھا محلے کھانا بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے تھے
بالکل بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا یہ تو کہ مطلب پہلے کے زمانے میں جو تھا اب نہیں ہے کیونکہ اب نا زمانہ زیادہ انٹرنیٹ سے جڑ گیا ہے اور یہ موبائل فونس سے جٹ گیا ہے تو اب اب اپنا پن نہیں رہا ہے انسان کے اندر پہلے کی طرح کاں ہی کوئی بھی فنکشن ہے کوئی بھی تہوار ہے ہان ان میں کہاں لوگ مطلب بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں بس اپنے موبائل فون مغلور رہتے ہیں اب پہلے کے چ یزئیں نہیں پہلے انتظار رہتا تھا ہر فنکشن کا تہوار کا گھر میں مہمان لوگ آیا کرتے تھے تو سب کے ساتھ بیٹھ کے بولنا بتلانا ہسنا اب یہ چیز نہیں ہے
بالکل ماشاء اللہ آپ نے بہت درست فرمایا اور ایک نقصان تو یہ بھی ہے کہ انٹرنیٹ پر غلط معلومات افوائیں اور بارے بھی بہت پھیلتے ہیں اس لیے ہر خبر پر یقین نہیں کرنا چاہیے کیونک نا دو یہ کہ لوگوں کا بھی موبائل سے وشواس ہٹ رہا ہے لیکن پھر بھی لوگ یوج تو کر ہی رہے ہیں بچوں کے لیے موبائل استعمال صحیح نہیں ہے اگر غیر مناسب چیزوں میں دیکھ بھی دیکھے جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سنا بھی آ کئی لوگوں نے سنا ایسے تو
جی
اس کا بچہ فون چلا رہا تھا اس سے پیسے کٹ کے کھاتے تھے
جی جی بالکل
گیمنگ وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں پھر کھیلتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا یہ ان کا کوئی چارج تو نہیں ہے اور تو
جی جی آپ صحیح فرما رہے ہو یہ تو ابھی ویسے دیکھا جائے نا تو اگر موبائل کو ہم ہاں وقت کے حساب سے اور مطلب اں اس کو استعمال کیا جائے ہمیں ضرورت کے حساب سے استعمال کیا جائے تو ماشاء اللہ فون بھی بہت بے حد ضروری بھی ہے اور بےحد اچھا بھی ہے اور اس کو مطلب وقت سے زیادہ ہم استعمال کر رہے ہیں مطلب سب سارا دن ہو گیا بچے بچوں پر اپنے پر دیکھ نہیں رہے ہیں نظر بھی نہیں رکھ رہے ہیں کیا ہی دیکھ رہے ہیں بچے فون میں کیا ہی نہیں دیکھ رہے ہیں تو مطلب وہ ہمارے لیے مطلب بےکار ہو سکتا ہے
بالکل ماشا اللہ آپ نے بہت د رس فرمایا کہ مطلب آج کل بچوں کو دھیان ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں تک پہنچے اور بنا نگرانی کے اگر فون یوز کر رہے ہیں توب ماں باپ کو بھی تھوڑا امی ابو ہے جیسے باجی ہے ان کو تھوڑا تو دھیان دینا چاہیے کہ ہمارا بچہ گھر کا کیا کر رہا ہے فون میں کیونکی کیا ہے نا آج کل آن لائن مطلب ایک لنک پر ٹچ کرنے سے ہی بہت ساری گڑبڑیں ہو جاتی ہیں
جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا اچھا دیکھا جائے نا اگر وقت کے حساب سے استعمال کیا جائے تو موبائل فون اچھی بھی ہے
ہاں بالکل احتیاط کے ساتھ تو کرنا ہی ہے کیونکہ بنا احتیاط کے آن لائن چیزیں سیوا ہے مطلب ہاں ضرورت کے استعمال وقت کے حساب سے استعمال ہو تو زیادہ ہی ہے اور ہ ہمیں ہر کام میں ا ؤ تعلیم تو دیتا ہی ہے لیکن موبائل کا بھی ستعمال اعتدال کے ساتھ ہی ہونا چاہیے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اب مجھے آپ سے بات کر کے بے حد ہی اچھا لگا شکریہ
اور ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا